ہلو وعلیکم السلام
کیا حال ہے آپ ٹھیک ہےچ سے سہچییک ہے آپ کی
آ بولیے
اللہ کا شکر آ بتائی آب ٹھیک ہو
بس کیا کر رہے ا گھر پ سب ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے آپ کب آئے ادھر
ا میں جی آئی کل لیٹ سے ہی آئی تو مگر آئی
اچھا بچے کیا کر رہے
وہ سوئے ہیں منوپ آج سوئے ہیں آد کل رہے ہ اپنے اپنے ہاں ہاں کھانا وغیرہ ہو گا شکر اللہ آپ بتاؤ ٹھیک اچھا ا سےا ہاں
ہاں الحمد للہ
اور وہاں پہ سبھی ٹھیک تھے
سب سب اچھا سےی
امی ابو سب ٹھ اچ س
شکر وہ بھی ٹھیک ہے
اور سنائیے آپ صحت آپ کی ٹھیک تھی کہاں پہنچی اب کی تیاری وغیرہ ہو رہا تھا کچھ
بس تیاری وڈ فوری کا ہونا تھا تو وہ کل آئیں گے
ہوں ہوں ہ ہ
فوگے والے
ان کے ساتھ بھی ایک دو دن تو لگ ہی جائیں گے نا
ایک دن
ہ ہاں ہاں ہاں ہاں
ہوں
چل اچھی بات ہے ماشاء اللہ اور بتاؤ موسم کیسا ہے گرمی کتنی بڑھ رہی رہی ہیں بہت زیاد کافی کافی گرمی بڑھ رہی ہے
ہاں بہت
ہوں
شکر الحمد اللہ بتؤ
بس شکر
یہی سوچ رہی تھے گرمیوں کی چھٹی میں کہاں جائیں گریز جائیں ہم نہ جائیں
کون جا رہا ہے گریس
ہوں ایسے ہی بول رہے تھے سوچ رہے تھے میں نا میں ہمیں وہاں پہ نہیں وہاں سے اس سائڈ سے ہ
ہاں ہاں جؤ پوری اچھی جگہ زیاد ٹائم نہیں لگتا ادھر سے ہمیں ابجی پر سوئی گئے تھے
ہ ہ ہ ہ چلو ماشاء اللہ اور بتائیے اور بتائیے وہاں پہ سبھی ٹھیک تھے
بس شکر س
وہاں جگہ کیسی ہے خوبصورت جی جی ہاں
ہاں بہت اچھی جگہ ہے ہمیں ادھر ب رہے تھ تھے کہ جاؤ آپ لوگ اور ہو کے آؤ وہاں بہت ٹوریزم بڑھ گیا ہے
اچھا اچھا اچھا
ا پہلے د داور پہنچیں گے جا بت کے بتلل بہت دور ہے
ہمم
چلو المہ خیر ان شاء اللہ اب تو کافی زیادہ گرمی ہے تو اس وجہ سے ان جگہوں پہ جانا بہتر رہتا ہے نا
ہمم آپ کب جا رہے ہو
ہمیں وہاں سے کہہ رہے تھے وہاں سے نا ابوجے اوم پورہ سے
وہی وہی میں بولی آپو کب جا رہے ہو
مجے نہیں لگتا ہے جا پائیں گے
ہمم
اب ان کو جانا تھا وہاں سے اگر یہ لوگ بھی جائیں گے کھانیار میں
نہ میرا ارادہ ہے ایسے بانڈی پورہ وغیرہ مںت دوں گی میں نظر مگر ابھی نہیں پتا ہے پورا آپ کو ایا سمجھ میں مجھے ابھی سے ٹینشن ہے کہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی واپس جانا ہے
ابھی سے وہ والی ٹینشن ذہن میں گھوم رہی ہے
ارے نہیں لو ٹینشن سب ٹھیک ہو جائے گا
ٹھیک ہو جائے گا صحیح بات ہے آپ سناؤ اور آپ ٹھیک تھے اچھے سے تھے صحت ٹھیک تھی نا آپ کی
ہاں شکر
اور بتاؤ کچھ یہ
کچھ آیا بینفٹ وغیرہ ملا کچھ
ہمم
نہیں چلو میں نیچ جا رہی ہوں بس ہو گئی میری پیکنگ چلیے
آپ پیکنگ کر رہی تھی اچھا ٹھیک ٹھیک
نہیںیر ہاں
نہیں خیال رکھا کرو نا بچے بہت زیادہ یہ شرارتیں کرتے ہیں لیکن مہربانی کر کے ان کا خیال رکھا کرو یہ ایسی چیزیں ان کو کبھی نہیں دیا کو رسی ج ایسی چیز ہے جس سے خود کو نقسان کر سکتا ہیں ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں
سب کھیلتے ہیں یہی لوگ رسیق زیادہ کی ہے
پھر کسی کی نگرانی میں اگر ہوگا تو وہ ایک بات اچھا مجھے اچانک سے یاد پڑا ان مرغیوں کا کیا ہو گیا جو وہاں پہ تھی مرغیاں ہیں ہمیں ابھی کی نہیں
ہاں ہاں ہاں ہے
اچھا اچھا وہ انڈے وغیرہ روز دیتے ہیں وہی انڈے
روز نہیں دیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہم یہ
وہی نا
یہ تو بڑا والا بیٹا کچھ بھی
اور ان کو زبردستی ادھر ادھر فون وون کچھ دیا کرو
انڈا پتا کتنا لائک مفید ہے صحت کے لیے بھی بہت زیادہ سج میں اور خصوصن بچوں کے لیے اس میں ایک ایک ایسا پروٹین ہوتا ہے جو بچے کے ذہن کو بڑھاتا ہے نا بچے کے ذہن کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو انڈے کیوں نہیں دیتی ہے اس کو انڈا دیا کرو اس کو
اچھا میں سوچ رہی تھی اگر مطلب وہ روز نہیں دیتے ہیں انڈے شکرہ ہاں کام وغیرہ ہو گیا کام وغیر ہو گیا اچھا اچھا سردیوں میں نہیں
ہاں پھر نہیں دیتے ہیں محمد موسا نہیں کرو آپ اس کے ساتھ
چلو اللہم خیر انشاء اللہ
آپ کو
اور بتائیں آنٹی وغیرہ سے بات ہوئی وہ ٹھیک تھے اچھے سے تھے اب جی تو میرے ساتھ ہی تھے صبح ڈاکٹر وغیرہ کے رہراہ مے ہاں ڈٹر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا مجھے مجھے آنکھ کو پھوڑا نکلا ہے نا جی
نکلا ہے
رہنا واری پھپھر انکھ کو دوائی رکھی ان نے انفیکشن کی دوائی اور ایک ٹیوب دیا یہ شام شام کو پندرہ دن کے لیے ہے دیکھتے ہیں انشاء اللہ کیا ہوتا ہے اللہ خیر انشاء اللہ ہو جائے گی فرق اور بتاؤ ویسے کہہ رہی تھی میں آنٹی سے بات ہوئی
ہائے ہائے عقل
عقل تو ماشاء اللہ زبردست ہے بچے تو کرتے رہتے یہ چیز اللہ کا شکر میں نے کہا بچے کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہاں ہاں
ہوں
صفائی وغیرہ ہو گئی ویسے برتن ورتن کمروں ومروں کی صفائی وغیرہ سب چلو ٹھیک ہے
ہاں وہ میں صبح ہی کر لیتی
ہاں ہاں ہاں چلو اللہ کا شکر ہے اور بتائیے امی ٹھیک تھی اچھے سے
شکر سب ٹھیک آپ بولیے کاجمہ سے تو کبھی
نہیں نہیں کبھی نہیں آپ کی بات ہوئی نہیں نہیں میری نہیں بات
نہیں کا نمبر ہم جب میں آؤں گی نا ادھر تو ہم جائیں گے ان کے یہاں سویٹی دیدی ایسے ہی نظر دینے ہم نے چھوڑ ایسے ہی جانا چاہیے
اچھا ہاں وہ تو ہے جانا چاہیے ہاں وہ تو ہے ہاں وہ بیمار بھی تھے نا یہ بھی ممی ان کے اور ابا
ہاں
اتے بیمار تھے نا لاسٹ ٹائم بہت
ہوں
ہاں اور بتائیے شکر اللہ کاا شکر شکر ہاں بتائیے اور
سالن کیا بنایا تھا آج
گرمیوں میں اپنے مت ہم نے سالن بنایا تھا یہ پکایا تھا گوشت پکا تھا اور پھلیاں
اچا اچا ٹھیک اچھا کیا تھا
جی جی جی جی آپ بتائیے اور وہاں سالن اکثر آپ ہی بناتے ہیں
ہاں
میں نے کہا وہاں سالن اکثر آپ ہی بناتے ہیں سالن آپ ہی بناتے
میں ہی تو بناتی ہوں ہوں
چلو اچھا چلو ماشاء اللہ اور روٹیاں صبح ہی بنا کے رکھتے ہو ہے نا
چلو میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں ٹھیک ہے
نہیں نہیں رکو رکو ایک سیکنڈ اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں چلیے بیٹھیے اللہ حافظسلام علیکم
اوکے اللہ حافظ